سلا و علیکم وعلیکم السلام
اور بت جی سب خیریت اور بتائیے
امی ابو ٹھیک ہے
جی جی جی بس اللہ کی کرپا سے سب ٹھیک ہے سب خیریت سے ہیں
اللہ کی کرپا ہوتی ہے سب پہ ہے نہ
جی جی نہیں ابھی نہیں
کیوں
بس ویسے ہی بچوں نے تو کر لیا بس ابھی ہمیں مطلب وہ آج گرمی ہے آج کا گرمی بہت چ
شادی ہوئی ہے
جی جی جی
اچھا تو تو آپ کی شہزادی شہزادی کھانا کھا لیا ہوگا
جی جی جی دونوں نے کھا لیا بس اب ابھی تھوڑی دیر تک مطلب کھائیں گے ابھی بھوک نہیں ہے بس گرمی بہت زیادہ ہے نا تو بار بار پانی کی پیاس لگتی رہتی ہے
ہاں گرمی اتنی بڑ رہی ہے بہت زیادہ
جی جی جی گرمی بہت زیادہ ہے مطلب ابھی پیچھے مطلب پیچھے کافی کافی دن بارش آئی ہے
ہاں ابھی تو جسٹ بسٹ جسٹ ایک دن پہلی ہی پڑی تھی چار پانچ دن سے بھر پانچ چار دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی اور اب دھوپ نکلا رہی ہے
جی جی جی پھر دھوپ نکل گئی ہے یہی بس گرمی میں نا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے پانی وغیرہ پیتے رہنا چاہیے
ہاں پانی بھی ہوگی اس سے پہلے جی ٹھنڈا پانی آ لسسی چانچ اس سے گرمی گرمی کم لگتی ہے نا
جی جی جی گرمی سے بچاؤ رہتا ہے اس سے نا ٹھنڈی
تو ہ
جی جی جی بچوں کو بھی پانی دیتے رہنا چاہیے بچے پانی نا کم پیتے ہیں کئیوں میں کمی بھی ہو جاتی ہے پانی کی نا تو
ای مجھ بھی خود پانی کی کمی آ گئی تھی مجھے پیلیا ہو گیا تھا تو میرے خون کی کمی آ گئی پانی کی کمی آ گئی تھی ایسے ویسے ٹھیک ہوئی ہوں ابھی دس بارہ دن پہلے ہی ٹھیک ہوئی ہیں
اچھا جی
اچھا تو آپ کی یہ آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں کیا رائے ہے
آن لائن آف لائن شاپنگ میں ویسے تو دونوں ہی کر لیتی ہوں آف لائن کا یہ ہوتا ہے کہ اگر مان لو آپ آپ کا من کر رہا ہے مطلب بازار وغیرہ گھومنے کا تو تب شاپنگ بھی کر سکتے تے ہیں جیسے جیسے شاپنگ کے بے گھوما بھی جا سکتا ہے باہر کی مطلب اور ہوا بھی کھانی چاہیے اسی بہانے بار کا جی جی کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں گھوم پھر بھی
آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہو تو آپ کے پروڈکٹ اچھے آتے ہیں
میرے یہ مطلب کہ ج زیادہ تر تو میرے اچھے ہی آتے ہیں
جب کس ایپ سے کرتی ہو میشو سے یا فلپکارٹ سے کون سے ایپ سے کرتی ہو
میں سب سے کر لیتی ہوں ویسے می سے بھی کر لیتی ہوں فلپکارٹ امیزون سب سے ہی کر لیتی ہوں
ترا وغیرہ جتنے سارے ہیں میں ان سب سے کر لیتی ہوں
جی جی جی سب
آپ کے پروڈکٹ اچھے آتے ہیں
جی جی اچھے آتے ہیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ کپڑے مت منگواؤ آن لائن اگر آپ نے لینا تو مطلب کہ جو فیبرک ہوتے ہیں جیسے سوٹ وغیرہ یہ مت منگاؤ ڈریسیز وغیرہ تو اچھی آتی ہیں ڈریسز جینس جوو ویسٹرن ڈریسز اچھی آتی ہے بچوں کے کھلونے گھر کا سامان ا کچن کا سمان جی شو پیس وغیرہ
کپڑے وغیرہ اچھے نہیں آتے ہیں
جی وہ نہیں وہ نہیں اچھے آ
جو دکھاتے ہیں وہ آتا نہیں ہے کپڑا بہت بیکار آتا ہے ان کا کوالٹی تھرڈ کلاس آتی ہے کپڑوں کے کپڑے تو ہمیشہ آن لائن شاپ ان سے خریدنی نہیں چاہیے میری بات تو یہی ہے اگر ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آف لائن شاپنگ میں تو کپڑے ہم دیکھ لیتے ہیں ریٹ کا بھی مول بھاؤ ہو جاتا ہے چھو کے دیکھ لے رکھ کے دیکھ لے آن لائن شاپگ ہاں پیراٹی کل بھی پتہ چل جاتا ہے اور
ایسے جی جی
کیا ہوتا ہے کہ فکس ریٹ ہوتی ہے پرائز اسی کو دینا پڑتا ہے نا ایک روپے کم نا ایک پہ زیادہ
جی جی اس میں یہی ہوتا ہے اور پھر بعد میں ریٹرن کا بھی پتہ نہیں ہوتا چلو
اب ریٹرن ہو جاتا ہے پھر چار پانچ دن بعد اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں
وہ بھی پکا نہیں ہوتا کہ آئے یا نہ آئے کیونکہ ایک بار میرے ساتھ ہو چکا ہے پر اس میں نے کپڑے مطلب کپڑے نہیں منگائے تھے اور چپل منگائے تھی کو
جتنی بار کپڑے منگائے ہیں نا میرے تو سبھی تھرڈ کلاس آئے ہیں سبھی بولتے یہ کیا منگا لیا ہے کوئی اچھا کپڑا نہیں ابھی ابھی آج جسٹ ایک ساڑی آئی ہے دکھنے میں تو بہت اچھی تھی ہزار روپئے کی تھی دکھنے میں تو بہت اچھی تھی اب آئیے ہے تو اتنی زیادہ خاص اچھی نہیں لگ رہی ہے جیسا دکھاتے ہیں ویسے ایسا بھیچتے نہیں ہیں تھرڈ کلاس سو پیس بیچتے ہیں
جی جی جی اس سے اچھا تو مطلب دکان پہ جا کے لے لو کپڑا دکان چاہے تھوڑا مہنگا لے لو پراچھ
دکان سے جا کے لے لو آف لائن کر کے ساپنگ ہے نا اور میں نے ابھی چار پانچ دن پہلے کرتی منگائی تھی اور کرتی دیکھو دیکھنے میں تو اتنی اچھی تھی کومبو تھا دو کرتیوں کا اور جب گھر پہ آئی تو تکیہ کے کور ہوتی ہیں کیا جیسا کپڑا آتا ہے ان کا
اچھا جی نہیں آپ کپڑے مت منگایا کریے آگے سے دھیان رکھنا ہے اس چیز کا ویسے جویلری وغیرہ اسسری وغیرہ میک اپ کے پروڈکٹس بھی اچھے آتے ہیں میں منگا لیتی ہو پھر کپڑے وغیر نہیں منگاتے
کپڑے میں نے ایک بار میک اپ منگایا تھا وہ تو اچھا آیا تھا بار بالوں کا یہ سیرم ہے یہ اے پی یو ایل ایس پلس یہ کچھ ایسے سیرم وغیرہ یہ تو بہت اچھے آتے ہیں وہ جی بس کپڑے ہی اچھے آتے
جی جی کپڑے نہیں منگانے چاہیے چلو کب یہ ہے کہ ہمارے سمے کی بچت ہو جاتی ہے ہاں کبھی ہمارا من یہ
ہمارے لیے آف لائن اور آن لائن شاپنگ آف لائن سے آن لائن شاپنگ جادہ بہتر ہے اور یہ کپڑوں کے معاملے میں تھوڑا ہوس ہو جاتا
جی کپڑے تو مطلب بج بازار جا کے ہی لنے چاہیے ایسے مطلب پتا چلتا ہے ٹرائی بھی کرنا چاہیے سائز ایشو بھی نہیں ہوتا اور بچوں کے تو خاص کر کے لینی آف لائن چاہیے بچوں کا نا پتہ نہیں ہوتا کپڑا کیسا ہوگا چوبنے والا ہوگا یا صحیح ہو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ میری تو یہ رائے ہے کچھ ہے ایپس کچھ ہے جانی مانی ایپس ہیں جہاں سے بچوں کے اچھے آتے ہیں
نہیں میشو ایپ سے تو کچھ زیادہ میشو ایپ ہے نا اس کی تو کوالٹی بلکل اگلی ہی ہے وہ اچھ اچھے کپڑے نہیں آتے اسے نہ میسو اییپ بیکار ہے اور امیزون ان سے تو کئی تک بہتر آ جاتے ہیں کپڑے پر یہ میشو تو تھرڈ کلاس ہے تھرڈ کلاس کوالٹی کے کپڑے لاتا ہے
جی جی جی نہیں بس باقی چیزوں میں تو صحیح ہے پر کپڑے وغیرہ نہیں وہ وہ وہ اسکپ کر دینے چاہیے کپڑے نہیں منگانے چاہیے میرے کافی حد تک جینس ٹاپ بھی اچھے آتے ہیں
ہاں میںم میں نے منگایا تھا ایک بار جینس کا وہ تو اچھی آتی پھر میں نے ایک بار نا وہ وسی بلیک سی کلر کی کرتی منگائی تھی نیٹی میں دکھا رہے نیٹٹی میں آئی تھی ایسے کپڑے میں سلکی سے وہ اتنی گندی لگ رہی تھی مجھے میں نے پہنا بھی نہیں اسے میرے پیسے ویسے چلے گئے تھے اور میں کوئی یو پی آئی یا پیمنٹ وغیرہ چلاتی نہیں ہو اکاؤنٹ وغیرہ نہیں تھا تو میرے پیسے ویسے چل گے نا ریٹرن کیا نہ کچھ کیا
اچھا جی
آپ کو تو کھانسی ہی ہو گئی ہے دوائی نہیں لی آپ نے
جی کھانسی ہو رہی ہے نہیں دوائی لی ہے بس وہ تھوڑا گرمی ہے نا تو ٹھنڈا پانی پینے کی گھمنڈ کرتا ہے
ٹھنڈا پانی پینے سے تو ٹھنڈا پانی سے تو اور ہو جائے گی ٹھنڈا
جی جی جی میرے کو کافی دن ہو گیا پندرہ بیس دن ہو گئے ٹھیک یہ نہیں ہو رہی ہے اب کافی رات ہے مطلب آگے پہلے تو بہت تھی بہت زیادہ تھی
اچھا چلو اللہ کا شکر ہے جی وہ بھائی تھوڑی بہت رہے گی وہ بھی ہو جائے گی
جی جی جی جی اور بتائیے آپ کے گھر پریوار میں کون کون رہتا ہے
سب ٹھیک ہے
اچھا جی کتنے سدسیہ ہیں آپ کے پریوار میں
سدسے سے تو آتا ایسا
اٹھائیس
اور
اچھا جی اتنی بڑی فیملی
اتنی بڑی فیملی ہے سب جوائنٹ رہتے ہیں نا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں
سمجھ کے سمجھ کے مطلب چار پانچ مطلب فیملی
میرے باوا کی میرے باوا جی ہیں نا ان کے چار لڑکے ہیں تو پھر ان کے بچ چھ ہے ہم دیدی ہے ممی جی ممی ہے اور تائی وغیرہ چاچی موسی امماں میرے ایک پریوار میں رہتی ہے
موسی بھی
موسی بھی ہے میری موسی میری میری ممی کی بہن ہے میرے پاپا کے بھائی سے میری ممی کی بہن کی شادی ہو گئی ہے اور اور میرے تاو جی ہیں ان کی ان کی سالی کی میرے چاچا جی سے ہو گئی ہے ویسے ہی دو پریواروں کی دو دو لڑکیاں
ٹھیک ہے جی سمجھ گے سمجھ گئے وہ آگے فیملی مطلب جیسے بچ آگے ان کی شادی ہو گئی ان کے بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
جی جی جی چلو اچھی بات ہے ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں
ہاں آپ کی تو تھوڑی سی ہوگی ہمارے گھر میں تو پتہ ہے آپ کو پچے بچے سولہ ہے سولہ بچے ہیں
اچھا جی ہمارے گھر میں چار بجے جی دو نیچے رہتے دو اوپر ہے مطلب ہم دو فیملی نے میرے سسر جی کا ایک بھائی ہے چاچا سسر ہے ان کی وائف ہے ان کے دو بیٹے ہیں دو بہو ہے اور ایک پوتا ایک پوتی ہاں نیچے ہماری چھوٹی سی فیملی ہے میں میرے ہسبینڈ میرے دو بچے ایک میرا شہزادہ ایک میری شہزادی ہے اور ایک میرے ساسو ماں ہیں اور ایک سسر جی
اچھا
جی میری ویسے دو نندے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے
میری بھی بوا جی ہاں ان کی شادی ہونے والی ہے ایک بوا جی کی ہو گئی ہے وہ بھی گٹ جای ہے کچھ ٹائم پاس بھی کرنے سے ہی اور میرے پاپا جی وغیرہ ہے چاچا جی ہیں تاؤ جی ہیں وہ باہر رہتے ہیں کام کرتے ہیں
چلیئے
چلو ٹھیک ہے تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی جی جی شکریہ شکریہ خدا حافظ